وعلیکم السلام سب خیریت
ہاں بس بڑھیا اللہ بہت شکر ہے آپ سن رہے ہیں آپ کیسے ہو
میں بھی ایک دم بڑھیا اللہ کا شکر ہے
اچھی بات ہے اور بتائیں کیا ہو رہا ہے
بس اپنے بیٹھے بیٹھے پرانے دن یاد کر
اچھا جی کیا یاپ کر رہے تھے ہمیں بھی بتا دو
بس وہی پرانی اسکول کی زندگی وہی سب
ہاں یہ تو ہے دیکھو وہ تو میں بھی یاد کر لیتی ہوں کبھی کبھی جب موقع ملتا ہے تو
جی بس ایسے ہی رات پہ بیٹھے بیٹھے سوچا کو کچھ نہ کچھ یاد کریا جائ ایک دم
ہاں جی اچھا کیا آپ نے
کیوں نہ آپ سے بات کری جائے اس سے
ہاں ہاں نیکی اور پوچھ پوچھ بیے شک کرو
جی کتنا مزہ آتا تھا نا وہ اسکول کی زندگی میں
بس اسکول کا تھا آپ پوچھو ہی مطلب اس ٹائم جب ہم اسکول میں تھے نا تو یہ لگتا تھا کہ کب نکلیں گے اسکول سے کب نکلیں گے
جی
اور جیسے ہی اسکول مکمل ہوا تو لگتا ہے کہ اسکول سے ہم کیوں ہی نکل گئے
جی وہی تو پہلے لگتا تھا ٹیچریں کیوں ڈانٹ رہی ہیں پر اب اب پت لگتا ہے کہ ہمارے بھلے گلے
میں لے کے لیے ڈانٹتی تھی جی جی جی جی یہ تو ہے
جی اور اب کالج کی زندگی دیکھو کیا ہی کرے بندہ کہاں جائے سب چیزوں کی اجازت دےتی ہے ماں باپ نے اب لگتا ہے کہ کیوں دی ہے پہلے جیسا ہمیں ٹائٹ کر کے کیوں نہیں رکھتے لوگ
ہاں وہ بندشیں جو تیں نا اس بندشوں میں محبت تھی ہاں لیکن آج کل کی جو زدہ ہے نا اس میں ٹینشن زیادہ ہے اس میں بے فکری ہے لیکن سردر بھی بہت ہے ہاں اگر بندہ یہ سوچے کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں آزادی ہم کہیں بھی چلے جائیں کہیں بھی گھومے آئے تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا
نہیں اب اس میں اتنا مزہ نہیں آتا ہے ہمیں
جی جی جی کیونکہ ذمہ داری ہو گئی ہے نا ہم سمجھدار ہو گیا ہم دھیرے دھیرے
جی پہلے وہ سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کھانا کھانا ایک دوسرے کو کھانا دینا اپنا ساتھ میں بیٹھ کے باتیں کرنا خوب مستی کرنا اب کالج میں کہاں ہوتا ہے یہ سب
نہیں وہاں تو دیکھو اپنا پڑھا اپ نے ایک ہاتدھ کلاس اٹینڈ کی ٹھیک ہے بھائی ہو گیا ٹائم پورا ہ وہاں کوئی پورا ٹائم چڑی دیتا ہے
جی پہلے ٹیچر ڈانٹتی تھی پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو اب تو ٹیچریں کچھ کہتی بھی نہیں کہ جو کرنا ہے کرو پیپر تم نے دینے آپ کیا کرو گے
جی جی وہ تو یوں بھی نہیں کہتی نا ہم سے کہ تم بکس کھول کے بیٹھ جاؤ نہیں لائے تو کوئی بات نہیں ہمیں کون سی دقت ہے
جی اب سب بدل چکا ہے پہلے بچے کے من میں ہوتا تھا کہ ہم دوسرے کی جات بھید بھؤ کر کے اس سے اس کا اسٹیٹس سمبل دیکھ کے بع کیوں کریں ہم ایسے بات کریں گے بچوں کے من میں بات ہوتی ہی نہیں تھی اور آپ دیکھو جس کا اسٹیٹس سے مطلب سے میچ ہوا اس سے بات کریں گے نہیں ہوا تو نہیں کریں گے
ہاں یہ حقیقت ہے یہ آج
سمے کے ساتھ سب کچھ بدل گیا ہے
جی جی جی سب کے ذہن وہ کہتے ہیں نا دیکھو کسی کے ذہن کو نہیں بدل سکتے ہم
جی
ہوں
آپ بتائیں آپ کے آپ کو اپنے بچپن کے پلوں میں سے کیا یاد ہے اپنے اسکول کا
مجھے تو اپنے اسکول کا فیئرول یاد ہے
فرویل تو ایک سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے بچپن میں وہ بھی لڑکیوں کے لیے تو سب سے زیادہ تیار ہو کے جانا
ن ٹیچرس ڈے ہو گیا مطلب میں تو اس دن کو یاد کرتیوں اس دن کیا ویٹ بھی کرتے تھے نا کب ٹیچرس ڈے آئے گا آپ کب ٹیچرس ج گ کب ہم ٹیچر ر بنیں گے
اور اس سے پہلے ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ تمہار کو نہیں دیں گے ہم فیئر ویل تمہیں نہیں
ہاں ہاں تو ہم کہتے تھے ہمیں کیوں نہیں دیں گے ہم نے تو سارے مارکس بھی اچھے لائے پڑائی بھی اچھی کریے تمہارے ساتھ ایسا کیوں کریں گے
جی
ہاں یہ تو ہے ہی
وہی سب یاد آتا ہے دوستوں کے ساتھ کھانا پینا ڈانٹ کھانا ٹیچر کی
جی جی
پیریڈ کے بیچ میں باتیں کرنا ایک دوسرے سے
ہاں ہاں اور پھر دیکو نا مطلب جو مطلب اسکول ٹائم کے جو دوستی ہوتی ہیں نا وہ مطلب ایسی دوستی ہوتی ہے بہنوں سے بھی زیادہ ادھی
جی پر وہ ہے وہ صرف کچھ ہی دوست ہی رہ جاتی ہے جو ہماری ابھی تک چل رہی ہوتی ورنہ تو وہ ساری دوستیاںٹاتی تی ہیں
ہاں وہ ایسی کسی کی شادی ہو جاتی ہے کوئی کہیں بزی ہو جاتی ہے کوئی سیٹل ہو جاتی مطلب سب کے سو مسئلے ہو جاتے ہیں نا جی
کتنے اچھے پل تھے وہ ایک ٹائم جو ہم نے جیے
ہاں تبھی تو کہتے ہیں کہ ہر ایک پل کو نا مطلب ایسے جینا چاہیے جیسے وہ آگ
آخری پل ہو سحی بات ہے
وہ گانا نہیں ہے کہ جینا ہے تو ایسے جیو جیسے کہ آ کرری ہو
ہاں جی
ہاں ای ہے کی کرتے
کر رہا ہے کہ وہ پل ہمیں اچھے ملے ہمیں ملے تو صحی اس پل کے دوست اچھے ملے
جی جی دیکھو ہر ہر حال میں ہمیشہ کوئی گزار رہنا ہے اللہ تعالی کا کیونکہ دوست بھی اس نے ولائے تھے ہمیں زندگی بھر اس میں ہی دی ہے اور ہم اگر اس کی نافرمانی کریں گے
جی پہلے من نہیں کرتا تھا اسکول جانے کا اور اب جب من کرتا ہے تو اسکول نہیں ہے
ابو مر بھی نہیں ہے نا اسکول کے ہاں اک
وہی ہے ایک بار نکل جاؤ نکل جاؤ تو سب وہی دن یاد آتے ہیں اور جب اس میں ہوتا ہے تو لگتا ہے کالج لائف کتنی اچھی ہے وہاں پہ وہاں پہ کچھ نہیں ہے بٹ کون بتا جب ایک بار ڈریس ہٹ جاتی ہو تو تمہارے کو کوئی تمہیں کوئی یہ بھی نہیں بتا پاتا ہے کہ آج تمہارا جنم دن ہے بھی یا نہیں ہے اسکول میں تو اپنے گھر کے کپڑے پہن جاؤ خوب مستی کرو دوستوں کے ساتھ
ہاں اب تمہارا برڈے کب آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے
کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے صحیح بات ہے
جی جی جی یہ تو حقیقت ہے
جی
ہ اور پتا ہے کوئی کوئی ایسا تو ہوتا تھا اسکول ٹائم میں کوئی فیورٹ ٹیچر ہوتی تھی تو اس کے آنے کی خوشی رہتی تھی والی میڈم آئیں گے تو ہم ان سے یہ والی بات کریں گے والی بات کریں گے کچھ کچھ دوست ٹائپ کی دوست بن جاتی ہے نا ٹیچرس
جی اپنی ایک اپنی فیورورٹ ٹیچر ہوتی ہے سب
ہاں میری فیورٹ ٹیچر تھی وہ جب بھی آتی تھی نا مطلب ایک شریر میں نا اندر سے ایک آگ
ایک ہاں انرجی سی آ جاتی ہے کہ اب یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے بہت مست
جی جی جی لیکن مطلب اور کوئی کوئی ٹیچر ایسی ہوتی انیں دیکھ کے غصہ چڑھتا تھا
جی پر ڈاٹ بھی بہت یاد آتی ہے ان لوگوں کی
اور غصہ بھی ان نہیںیں سے چڑھتا تھا جو ٹوکتے تھے بار بار
جی
ہے نا کیونکہ ٹوکنے والے ہی تو پسند نہیں آتے ہمیں
پر بہت مزے کرے سب اپ اپنی اپنی اسکول لائف میں اب کالج میں آ کے تو سب کو اسٹریس ہی مل جاتا ہے ادھے سے زیادہ تو
ہاں یہ تو ہے دیکھو پھر ذمہ داریاں بھی پڑ جاتی ہیں نا اسے اسائنمنٹ بنانا ہے اگزام کی تیاری کرنی ہے ہیں کیونکہ ہم نے کالج میں تو کوئی کلاس اٹینڈ کر ہی نہیں ہے
نہیں کالج میں تو ڈر نہیں لگتا اتنا جتنا اسکول میں لگتا کہ تم ایک باہر گئے تو تمہیں ڈانٹ پڑے گی اسکول تو کالج میں تمہیں کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے تمہیں جب مرضی باہر جانا ہے جب مرضی جاؤ جو کرنا ہے وہ کرو
جی جی وہ کہتے ہیں نا اس میں کالج میں تمہارے رولس فالو ہوتے ہیں اس میں ٹیچرس کی ویلیو نہیں رہتا
جی
ہاں اس میں اسٹوڈینٹ ہی ویلیوبل ہوتا ہے
جی ٹھیک ہے جو ٹائم تھا بہت اچھا اچھا تھا اللہ کر سب کو اچھا وقت ملے
ہاں یہ تو ہے بستو کرتے رہنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے کہ جس کے ساتھ جو بھی وقت گزرا اچھے سے گزرا سادگی سے محبت سے بس یہی کافی ہے
جی ساتھ گزرے سب کے ساتھ سب خیریت سے گزرے بہت اچھا لگےا
ہاں یہ تو ہے ہی
جی
کیوںکہ دیکھو انسان کے دل میں میل ہونا یہ تو ہمارے کام ہی آئے گا ہمیں تو ایک دوسرے کی محبت یاد آتی ہے نا کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا اسکول ٹائم میں ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا تو اچھی چیز جیز بھی یاد آتی ہے انسان برا وقت تھوڑی یاد کرتا ہے اپنا تو دل بھی خوش ہو جاتا ہے ہاں یہ تو ہے ہی
جی
ہوں یہ تو
پیریڈ کے بیچ میں کھانا کھانا
ہاں سب سے زیادہ فنی فنی مومنٹ ہوتا ہے وہ ہاں مطلب ڈیسک کے نیچے بیٹھ جھک جھک کے کاؤ اور جیسے میڈم دیکھ لے ویسے منہ پوچ لیا وہ میڈم بولتی ہیں کہ بیٹا کیا کھایا ہے اب ہم نے تو کچھ نہیں کھایا
اور اس کے بعد جب ڈانٹ مجتے ہیں وہ لوگ
ہاں پھر جو سننے کو ملتا ہے تو کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے ہماری بےزتی ہو رہی ہے لیکن وہ بے عزتی نہیں تھی اس کا مزہ تھا
وہ جب اپنی کلاس کے ساتھ جب ایک ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں پورے تو ہمیں کچھ چیز کا پت نہیں لگتا بس ایسا لگتا ہے وہ موومنٹ اچھے سے سجیو
جی جی جی
جی
ہاں میں تو اسی لیے اپنے چھوٹے بھائی سے بولتی ہوں کہ بیٹا دیکھو جو بھی تم اسکول میں مومنٹ وغیرہ دیکھتے ہو جو بھی تمہارے دوست ہیں ٹیچرس ہیں ان سب کو اچھے سے اچھے سے اٹینڈ کیا کرو کیوںکہ وہ دن واپس نہیں آئیں گے لیکن ان کا بھی بائی حالت ان کا بھی بی حال ہے جیسے پہلے ہم کرتے تھے کہ کب نکلیں گے اسکول سے کب نکلیں گے ہے نا اب وہ بھی نکل جائیں گے پھر وہ بھی ہماری طرح اپنے دنوں کو یاد کریں گے
جی
اور پھر وہ بائی کسی نہیں یہ بات صح کہی ہے جب اپنے پہ بیتتی ہے نا تو جب پتا چلتا ہے ہاں ابھی ہم سمجھا رہے ہیں اور ایسے ہی ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھاتے تھے تو نہیں سمجھ میں آتی تھی
جی
نا لیکن اب وہی چیز ہم محسوس کرےیں ہمارے اپر بیت رہی ہے تو پھر ہمیں پتا چل رہ ہے ہاں یہ ہقھیک ہے تھے ہماری امیٹھیک بولتی تھی ہمارے پاپا ٹھیک بول تھے
جی
ہوں یہ ہو جاتا ہے
جی اسکول میں اب کمپٹیشنس کرنا سب کے ساتھ ایک ایک لیول بنا رہتا تھا کہ بچے کا کریئٹو مائنڈ ہے
جی جی جی اور کالج میں دیکھو کالج میں کچ بھی نہیں ہے کالج میں تم اچھے نمبر لاؤ برے نمبر لاؤ کوئی
کوئی ت وہی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی سمجھ
ہاں تم نمبر لاؤے وہ بھی تمہارا دو لاؤ گے وہ بھی تمہارا س
جی
ہاں یہ تو ہے باقی اللہ کا شکر ہے جو بھی مطلب مومنٹ اچھے تھے وہ تو سارے اسکول کے تھے اور میں تو دعا کرتی ہوں جس کی بھی محبت ایسی ہے اسکول کی دوستی ہے وہ تو لمبے سمے تک بنی ہی رہے اور ایک دوسرے کو داؤں میں یاد کریں
جی
ہاں چلو پھر کرتے ہیں بات ٹھیک ہے
ٹھیک ہے اللہ حافظ
کے ال حافظ